س ہ سب سب ہاں بھائی جان سب خھےتے آپ آ اپنا بتائیے نا آپ کو سب خرییے تھ
ہاں ہمارے بھی سب خیریت ہے ہاں کہ امی ابو کہاں ن
امی ابھی تو ابھی گاؤں میں ہیں آپ کی امی ابو سب ٹھیک ہے
ہاں ہمارے بھی سب ٹھیک ہے
کیا ہو رہا تھا
نہیں کچھ بیٹھے تھے تو آپ کا یاد آیا تو فون کر لیے
او پریچا کیسا جا رہا ہے بھائی جان
آج ہمارا پریھا کا اتم دن تھا آج کبھی پریچا اچھا گیا ہے جس میں سے ہم دس آبجیکٹ میں سے آٹھ صحیح کر کے آئے ہیں
ہاں
اور بہت ہارڈ تھا سب سے ہارڈ تھا جو آج کا تھا
اچھا پھر بھی بن گیا ہے نا بھائی جان
پھر بھی بنائے ہیں
چلیے اس بار نکل جائے گا
ہاں نکل جائے گا
چلیے اچھی بات ہے اور پھر اگلا سیمیسٹر کا ایگزام کب ہوگا
اگلا سمسٹر کا ایگزام پھر دسمبر میں
اچھا تو ابھی تو کافی وقت ہے بھائی یہ نا
ہاں کافی وقت ہے تو اس میں پھر اگلے سیمسٹر کا پڑھائی کرنا ہے
ہاں چھٹی ملتا ہوگا
ہاں چھٹی ملتا ہے جون میں گرمی کا چھٹی ملنے والا ہے
ا اممی جان ابو جان کی در ا وہ سب
ہاں سب خریت ہے وہ لوگ گاؤں گئے ہیں
ہ
اور ہم اپنے پڑھائی کے لیے شہر میں رہتے ہیں
اچھا اچھا سے پڑھائی چل رہا ہے نا
ہاں
ویسے دن بھر میں کتنا گھنٹہ پڑ لیتے ہیں بھائی ج
سے تو زیادہ نہیں دو سے تین گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں
اچھا دو سے تین گھنٹہ پڑ لی تھ رات کو اور نہیں پڑتے رات کو
ہاں کالج جاتے ہیں تو پھر کالج کا اور گھر پہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہی تین سے چار گھنٹہ
کالج میں ہی چھ سے آٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہو
ہاں کالج میں پانچ یا چھ گھنٹہ لگ جاتا ہے
ہوں اور کیا اس بار بقرعید میں کہاں رہنا ہے گاؤں یا شہر ہاں
کیا رہ میں ہے
کیا گاؤں جانا ہے تو پھر گاؤں جائیے گا نا بھائی جان
و
ستائیس کو بقرریید ہے تو کتنے تاریخ کو گاؤں جانا ہے
س میں ہے تو ہمارا پچیس کو چلے گ
چلیے بازار سے سامان خرید لیے تو
نہیں اھی نہیں کل خرید لیں گے کل پیسہ آئے گا تو
او اور بتائیے بھائی جان کچھ ہنر سیکھ رہے ہے کہ نہیں
ہل تو ہ میں کچھ نہیں ہوئی کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کر رہے ہیں جس کا ہم آج فائنل ایگزام ختم ہوا ہے
وہ
ہ ایسا
ہاں بولیے
تو ایسا تو کچھ نہیں ہے جو اب سیکھے کیا ہ
ہاں اچھا جا رہے تھے بائی ا اچھا ٹھیک دھیے بھائی جان اچھی بات ہے ہم بھی جا رہے تھے بھائی جان آج ایک لیپ ٹاپ لینے ہیں کچھ دن میں لے لیں گے یہی دس دن اور
ا کتنے کہاہ ہے نا اور
اب بائی ان دیکھیے کتنا کا ہوتا ہے ابھی تو پتہ نہیں چل رہا ہے
لیکن لیں گے آپ کو بتائیں گے تو آپ ہی کے ساتھ لیا آ جائے گا کیا
ہ کہاں سے لیا جائے گا آپ اپنے شہر میں سے لیں گے یا ہاں ہم لوگ کی ادھر ت ہاری ہی آئیے گا
اور موتیہاری ادھر کہاں ملتا ہے
اور بتائیے کہئی گھومنے کا کا پلان بنا رہے یا نہیں
ہاں گھومنے کا پلان تو بنا تھا سوچے تھے جانے کا لیکن اگزام کے لیے ہم اپنا گھومنے کا پلان منع بند کر دیے
ا کوئی ایسا جگہ جہاں آپ کو گھومنے کا کافی من ہو
ہمارا گھومنے کا کاش ماننا ابھی کے لیے تو بس نیپال کا پہاڑی علاقہ کا
ا نیپال گھومنا کا شوق ہےتے ہے
ہاں
اس سے اچھا بھائی جان انڈیا میں شملہ ہے وہ بھی گھوم سکتے ہیں
باہر نہیں گئے ہیں تو چاہتے ہیں کنٹری سے باہر جا کے گھومنے کا ایک بار
ہاں سب تو اچھی بات ہے
کی ایسے تو اور جگہ گھومے ہی ہیں دلی پورا گھومے ہوئے ہیں اور بہت جگہ ہے جہاں گھومے ہیں
انڈیا گٹ دیک کیا بھائی جان
ہاں انڈیا گیٹ لال قلعہ سب جگہ کی گھومے ہیں
انڈیا گیٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی جان وہ صرف گیٹ کے جیسا بنا ہوا ہے کیا
ہاں وہ گیٹ کے جیسا بنا ہوا ہے اچھا لگتا ہے لوگ جاتے ہیں فوٹو کھینچتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کے اگل بغل کے چیزوں کو تو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے انڈیا گیٹ پہ رات کو لائٹ تا ہے تو رات کو اس میں تین طرح کا لائٹ چلتا ہے بہت اچھا لگتا ہے
ہر طرح کی جلتی ہے کیا
نہیں تین ہی طرح کا جلتا ہے جو انڈیا کے جھنڈا خرم ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کا جلتا ہے
اور ہر دن
ہاں ہاں دن
او ہم بھی ایک دن جائیں گے گھومنے دیکتے دلی گھوم کے آتے کیا ہوتا ہے ویسے ہم کو تو سب سے زیادہ من ہے بھائی گھومنے کا ایڈن بڑا اسکاٹ لینڈ گھومنے کا
تو وہ ویسے تو ہمیں بھی گھومنے کا من ہے
اور کافی پرانا جگہ ہے بھائی جان
باہر کا وہ تو دیکھے ہیں ہم ایسے فون میں ویڈیو میں دیکھے ہیں لیکن ہمیں اس میں سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کیا لگتا ہے جو نام سنیں گے اسٹین فورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی ہارڈورڈ یہ سب کا کیا کیمپس گھومنے کا من
ہم کو بھی تو معنی ہے بھائی جان
کیونکہ وہ پرانے زمانے کے تھیم پہ بنایا گیا ہے اور وہاں کا پڑھائی بہت اچھا ہوتا ہے
جی بھائی جان اسکاٹ لینڈ میں بھی ہے ایک لندن سے تھوڑی دوری پہ ہے ایک کالج اتنا مطلب کہ پرانا زمانہ کے حساب سے بنایا گیا پورا کالا ٹائپ میں بنا ہوا ہے لکھ
ہ ہ
بڑی بڑی کم کم کمپنی کا آفس گھومنے کا بھی ہم کو من کرتا
ہمیں بھی من کرتا ہے لیکن کبھی عمر ہوگا تو گھوما جائے گا وہی وہی ہوا ہے کیونکہ کنٹری سے باہر جانے کے لیے عمر ہونا چاہیے
اور کچھ ہنر بھی ہونا چاہیے
ہوں
اور بتائیے کیا چل رہا ہے کھانا بنانے آ جاتا ہے بھائی ج
سملڑ مے نال کھانے کے لیے نہیں پلے نہیں رہتے ہیں ی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن رہتے رہتے دیکھتے دیکھتے س رہ
او تو کھانا بنانےا ابھی آپ کو بڑھیا سے نہیں آتا ہے نا
بڑا بڑا چیز ب ب
ا سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے کھانے میں
سب سے زیادہ مل پسند کیا کانیں
ہاں
ہاں آبھی ک پر آ تھا ہ
آلو پراٹھا ویسے آپ کو مانساہاری بوجن زیادہ پسند نہیں سکتا ہاں اچھا مزہ آتا ہے مانصاہاری کھا کے
جی
تو کھائیے بڑھیا سے ہم کو تو ویسے کافی شاکاہاری بوجن کافی پسند ہے بھائی جان منصہاری آپ کو مانساہاری بوجن بنانے آ جاتا ہے
نہیں نہیں ن م ہاں ا ہ ج ہوگیا اور بھی کچھ ہوتے ہے نا
نہیں کر رہ
س
ہ سیکھ لیجیے بھائی جان پھر باہر جائیے گا ا مان لیجے اچھی جگہ پلیسمنٹ لگ گیا تو پھر وہاں بنانا ہو
ابھی تو پلیسمنٹ کے لیے بی ٹیک کرنا پ اپنا
اچھا ابھی بی ٹیک کرنے کا بھی ب بنا
ہم لوگ ایسا برانچ ج ابھی تک کے ہم لوگ کا کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے
ہاں سی بات اور بتائیے کیا ہو رہا ہے ایڈیٹنگ یہ سب آتا ہے بھائی جان سیکھ رہے
ہاں م م ب نہیں آیا لیکن ہم بس کے لیے کاٹنا ہوتا ہے
او آج ہم ایک اپنے دوست نے ب کہ ایڈیٹنگ سیکھ لو کافی اچھا ہوتا ہے اسے ہنا نے بہت اچھا ہنر ہوتا ہے
ہاں جی سھ تو ہنر اچھا ہوتا ہے لیکن جب اپنا کانٹینٹ کرئشن کریں گے تب نہ کر سکتے ہیں ایسے دوسروں کے لیے کام کریں گے توم ویڈیو دے گا تو ہم لوگ کا ٹائم بہت زیادہ برباد ہوگا
جی بھائی
تو ہم لوگ اپنے لائف پہ ٹائم دے ہی نہیں پائیں گے
ہاں یہ تو صحی بات ہے تو بہت کوئی تو اپنا ایڈیٹنگ میں ہی کیریئر بنا لیتا ہے
تو وہ لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل ایڈیٹنگ جیسے وہ سب چیز کر پاتے ہیں نا گرافک ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں پی پی ٹی تھم سب بنا لیتے ہیں وہ لوگ ایک ہی بار سب اپ خود سے ہی اس لیے ان کو بڑے بڑے یو ٹیوبرس لوگوں اپ اپنے لیے ہائر کرتے ہیں جو اچھا پیسہ دیتا ہے ہ
چلیے بھائی جان بات کر کے بہت خوشی ہو اپنا خیال رککھے گا بھائی جان اور امی جان ابو جان ابھی خیال رکھھیے ایسے ادھر موسم کس طرح ہے بھائی جان
ہاں کا دھوپ نکلا ہو
ہاں بھائی چلیے ٹھیک ہے بھائی جان پھر بات ہوگی ٹھیک اللہ حافظ
اللہ حافظ